السلام کیسے ہو تم میں بہت دنوں سے تمہیں یاد کر رہی تھی آج صبح جب میں نے اپنے دروازے پر آئی اور باہر کی ٹھنڈی خوشگوار ہوا میری سانسوں میں ڈلی تو میرا دل چاہ کے سب کے سب سے پہلے تم سے بات کروں مجھے ایسا لگا جیسی پوری فضا میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی ہے تمہاری طبیعت کیسی ہے اور آج کل تمہاری صبح کیس گزر رہی ہے ہ
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہاری آواز سن کر دل اور بھی خوش ہو گیا میں بھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا تم نے بالکل صحیح کہا آج کل کی صبح سے رنگ ہی کچھ الگ ہے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہا تھا کہ موسم کس قدر حسین ہو گیا ہے سردی کی وہ شدت اب ختم ہو چکی ہے اور نہ ہی اب گرمی کی تپش آئی ہے یہ باہر کی رک تو واقعی دل کو ایک عجیب سا سکون دیتی ہے تم بتاؤ تمہارے گھر کے باغیچے کا کیا حال ہے
ہائے تم نے میرے دل کی بات چھین لی میرے باغیچے کی تو بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے آج کل کل شام جب میں پودوں کو پانی دینے گئی تو میں ڈنگ رہ گئی وہ تمام جڑیا جو جو سردی کے موسم میں بالکل سوکھ گئی تھی اور جن کے پتے جڑ چکے تھے اب ان پر ن ننی سبز کومپلی نکال آئی ہے میری امی نے جو لال اور پالے گلاب کے پودوں لگائے تھے ان پر چھوٹی چھوٹی کلیاں کھل رہی ہیں صبح کے وقت جب ان کی ان کلیوں پر شبنم کا قطرے چمکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پتوں پر موتی بک کرتی ہو کیا تمہیں آنگن میں بھی یہ موسم اپنی خوب سرتی دکھا رہا ہے
ا
جی ہاں بالکل ہمارے آنگن میں جو چمیلی اور موتی کی بیل ہے اس پر بھی نئے پھول آنی شروع ہو گئے ہیں صبح کے وقت جب ہلکی ہوا چلتی ہے تو ان پھولوں کی مہک پورے گھر میں پھیل جاتی ہے کسی عطر یا خوشبو کی ضرورت ہی نہیں رہتی پتاہ ہے باہر کی سب سے پیاری بات مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ موسم صرف پھولوں کو پولو کا ہی نہیں پولو کا ہی نہیں کھیلتا بلکہ انسان کے دل اور دماغ کو بھی تازہ کر دیتا ہے سردی کے موسم میں جو ایک کالی اور سستی چھا ہی رہتی ہے وہ اب بالکل غائب ہوگیا گئی ہے اب صبح جلدی اٹھنے کو دل چاہتا ہے اور ہر طرف ایک نئی امنگ محسوس ہوتی ہے
تم نے سو فصد سچ کہا سردی کے دنوں میں تو صبح کے وقت بستر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا ہر وقت ایک سرخت لباس اور گرم چادر میں لپٹے رہنے کا جی چ آتا تھا لیکن اب جب باہر کا آغاز ہوا ہے تو صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی آنکھ کھل جاتی ہے میں کل صبح جلدی اٹھ کر قریبی باغ میں شیر کے لیے گئی تھی وہاں کا منظر اتنا دلکش تھا کہ میں لفظم میں بیان نہیں کر سکتی سبز گاس پر چلنے سے جو سکون پاؤں کو ملتا ہے اس کا کوئی سنی نہیں ہر طرف پرندوں کے چہ چہانانی کی آواز آتی ہے جیسے وہ بھی اسی نئے موسم کے خیر مقدم کر رہے ہو
ہاں پرندوں کی بات واقعی نرالی ہے ہمارے گھر کے پاس جو بانس کا درخت ہے اس پر کل میں نے ایک کوئل کو گونجتے ہوئے سنا اس کی میٹھی آواز سن کر دل اتنا خوش ہوا کہ میں بیا نہیں کر سکتا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باہر کی آماد پر کوئی گیت گا رہا ہو اس موسم میں چڑیوں کی چاچاہت اور کوئل کی کوک پوری فضا میں ایک سنگیت گول دیتی ہے سردی کے موسم میں تو سب پرندے بھی کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن اب ہر طرف زندگی کی چہل پہل نظر آتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے اس موسم کا سب سے حسین پہلو کیا ہے
میرے خیال میں باہر کا سب سے حسین پہلو یہ ہے یہ ہمیں امید اور تجدید کا پیغام دیتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوکھی ہوئی شاخھی پھر سے ہری بھری ہو رہی ہے جو پھول مرجا گئے تو وہ دوبارہ کل رہے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکلات آئے ان کے بعد ایک خوشگوار دور ضرور آتا ہے یہ موسم ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی ہمیشہ نہیں رہتی اس کے علاوہ رنگوں کی جو تناؤ اس موسم میں ملتی ہے وہ کسی اور موسم میں نہیں سرخ پیلا گلابی اور سبز رنگ مل کر زمین کو ایک خوبصورت چٹائی کی طرح سجا دیتے ہیں
سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات کہی تم نے تمہاری باتیں سن کر میرا دل اور بھی خوش ہو گیا واقعی بہار کا موسم امید کی ایک نئی کرن لیتا ہے اور رنگوں کی جو بات تم نے کی وہ تو بالکل درست ہے مجھے اس موسم میں کپڑوں کے رنگ چننے میں بھی بہت مزہ آتا ہے سردی میں تو ہم زیادہ تر طریک اور گہرے رنگ پہنتے تھے جیسے کالا برا یا گہرا نیلا لیکن اب باہر کے آتے ہی دل چاہتا ہے کہ ہلکے اور روشن رنگ پہنے جائے پیلا جمونی ہلکا سبز اور سفید رنگ پہن کر کر کتنا تازہ اور خوشگوار احساس ہوتا ہے تم نے اس موسم کے لیے اپنے لباس میں کوئی تبدیلی کی
ہاں بالکل میں نے سردی کے سارے گرم اور برے لباس اتار کر سندوک میں رکھ دیے ہیں اور اب ہلکی سوٹ کپڈے نکال لیے ہیں کل ہی میں نے اپنے اپنے لیے ایک پیلے اور سبز رنگ کا خوب سورت سا سوٹ تیار کروایا ہے جو بالکل باہر کے موسم کی مناسبت سے ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لباس کا ہمارے مزاج پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے جب ہم باہر کے رنگوں کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں تو ہماری طبیعت میں بھی ایک ش شدابی اور زندہ زندہ دلی زندہ دلی آ جاتی ہے اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اس موسم میں اپنا گھر کی صاف صفائی اور سجاوٹ میں بھی کوئی تبدیلی کی ہے
جی بالکل ہم نے پچھلے ہفتے ہی پوری گھر کی تجدید کی ہلکے رنگوں کے اور باریک پرچوں کے پردے لگائے ہیں تاکہ باہر کی تازہ ہوا اور دوب گھر کے اندر آ
اس کے علاوہ ہم نے کمروں میں پھول جب بھی ہم کمرے میں ہوتے ہیں تو تازہ گلاب اور موتی کے مہک دل کو معطر کر دیتی ہے گھر کے اندر جب زندہ پھول ہو تو پورے گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے باہر کا باغیچہ ہمارے کمروں میں سمٹ آیا
واہ یہ تو بہت ہی شاندار بات ہے پھول دنوں میں تازہ پھول رکھنا واقعی کمرے کی حیات بدل دیتا ہے میں بھی آج ہی اپنے باغیچے سے کچھ خوبصورت پھول توڑ کر اپنے کمرے میں رکھوں گی ویسے جب ہم چھوٹے تھے تو باہر کے موسم میں کتنی مستی کیا کرتے تھے یاد ہے تمہیں ہم دوستوں کے ساتھ مل کر باغوں میں جو کے جلے جلا کرتے تھے اور ج جڑتے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کرتے تھے وہ بچپن کے دن بھی کتنے بہترین تھے جب موسم کے بدلنے کا انتظار صرف کھیل کود کے لیے کیا جاتا تھا
ہاں مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے ہم کتنے بے فکر سے باغیچے میں دوڑتے تھے مجھ کو یاد ہے کہ جب پہلے ف پول ز زمین پر گر تھے تو ہم ان سے ہار اور گجرے بنایا کرتے تھے اور وہ جو ہم کچے کچے آم اور پالسے کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کر باتیں کیا کرتے تھے نا ان یادوں کی محک آج بھی میرے دل میں تازہ ہے باہر کا موسم ہمیشہ ماضی کی ان حسین یادوں کو تازہ کر دیتا ہیں اب بھلے ہی ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ذمہ داریاں بڑھ کے گئی ہے لیکن موسم کی یہ خوبصورتی آج بھی کو ہی بچپن والی خوشی دیتی ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ